ہیلو بھائی جان ہیں ہاں بھائی جان وعلیکم السلام بھائی ہاں بھائی جان آواز تو بہت آ رہی ہے
ہاں بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام
وعلیکم السلام آپ کو ابھی بھائی جان
اور بتائے بھائی جان کانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان کھانا پینا ہو گیا آپ کا بھی کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارا بھی کھانا پینا تو ہو گیا بھائی جان ویسے کھانے میں کون کون کھانے کھائےیا ہیں بھائی جان آپ آج
ہم بکرے کا مانس کایں بھائی جان اور ہی ہیلو بھائی جان بکرے کا م
کہہ رہے بھائی جان کتنا لیٹ سے آپ بول رہے
بھائی جان ہم بول تو رہے ہیں بھائی جان صحیح ٹائم پر شاید نیٹورک پروابلم ہوگا آپ کے یہاں
ہاں بولیے بھائی جان چلیے بولیے چلیے بھائی جان معاف کیجیے ہمیں بھائی جان غطی ہو گئی بھائی جان ٹھیک ہے بولی بلیے آپ بلیے بھائی
نہیں ب نہیں بھ جان نہیں انت مات ک ہے بھ جان
ہاں بولیے بھائی جان معاف کیجیے ہمیں ہم غلطی سے بول دیے ٹھیک ہے بھج جان بولیے نا آپ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان ایک بریانی کھائے ہیں بھائی جان چاول کھایایا ہے بھجیا کھائے ہیں آلو کا بھجیا چوکھا کھاائے ہے دال بھات کھائے ہیں اور میٹ کھائے ہیں ایکگ بریانی کھائے ہیں بریانی کھائے ہیں سدھارن والا بھی پنیر والا بریانی بھی کھاائے ہیں اور بھجیا دال چٹنی اچار یہی سب کائے ہیں بھائی جن
ہوں بھائی جان آپ تو بڑی لذیذ لذیذ کھا کھائے ہیں بھائی جان ویس آپ گوش نہیں کھائے ہیں بھائی جان اب ب بکرے کا میٹ نہیں کھایا بھائی جان
بھائی جان کھائے ہیں کھائے ہیں بور پڑا گئے کہناا بھائی جان
ہوں ٹھیک ہے بھائی جان کوئی بات نہیں ویسے ہم تو آج زیادہ لذیذ کھانا تو نہیں کھائے ہیں پھر بھی کھائے ہیں بریانی کھائے ہیں دال کھائےیں چاول کھائے ہیں بھنڈی کا بھجیا کھائےیں ہیں کریلا کا بھجیا کھائے ہیں نان کھائے ہیں اور مکی کی روٹی کھائے ہیں ساگ کھائے ہیں سرسوں کا اور رومالی روٹی کھائے ہیں بھائی جان اور مٹن کھائے ہیں چکن کھائے ہیں بریانی کھائے ہیں چکن بریانی کھائے ہیں گوشت کھائے ہیں اور بکرے کے میٹ کھائے ہیں بس اتنا ہی کھائے ہے بھائی جان لجیذ تو کھانا بناتی ہیں ہماری امی جان بس کم ہی بناتی ہے
و بھائی سن سچ میں
ہوں بھائی جان سچ میں ہماری امی جان تو بہت لذیذ لذیذ کھانا بناتے یہ آئیے گا ہمارے یہاں تو کھا کے انگلیاں چاٹتے رہ جائیے گا بھائی جان کہیے گا کہ کتنا سوادشٹ بنائی گ آپ کی امزان کھانا پورا لذیذ لذیذ بنائی ہے
ہاں بھائی جان کیوں نہیں بناتی ہوگی بھائی جان آپ کی امی جان بہت سوادشٹ وادشٹ کھانا بھائی جان
ہوں آئیے نا کبھی بھائی جان ہمارے یہاں ہم کھلائیں گے آپ کو ہماری ہم آپ کی امی ہم مطلب ہم ہم یہات بریانی مٹن اور کیا کہتے ہیں چکن کھلوائیں گے اور گوشت کھلوائیں گے اور کیا کہتے ہیں بکری کا میٹ کھوائیں گے بھائی جان پوراذیذ لگےا بھائی جان میں سب سے زیادہ لذیذ تو ہماری امی جان بکرے کی میٹ اور بریانی بناتی ہے بھائی جان کھائیے گا نا بھائی جان تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیے گا بھائی جان
بھائی جان آپ دورا ہے کیا بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم تو ا گھر میں ہے بھائی جان کوئی پروبلم ہے کیا بھائی جان بولیے تو ہم
گاڑی کی گاڑی کی آواز آ رہی ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان وہ تھوڑی آواز آتی ہے نا بھائی جان ہمارا روم باہر کی طرف ہے بھائی جان پورا ہم آ رہی پہ ہیں بھائی جان تو ہماری روڈ پہ سے گاڑی اڑی جاتا ہے تب آ جاتا کوئی بات نہیں بھائی جان ہمیں معاف کییے بھائی جان اب سے نہیں آئے گیھائی جان اب ٹھیک سے ہم ادھر بیٹھے ہیں بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے ویسے آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو کھائے ہوں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان آ ہم تو کھائے ہیں اس سال خوب لذیذ لذیذ آم کھائےیں بھائی جان کیونکہ ہمارے باوانی میں اس سال دبا کے پڑا ہے آم بھائی جان لذیذ لذیذ مالدی فرا ہے بھائی جان کشن بوگ فرا ہے بھائی جان جاردہ فرا ہے بھائی جان بجو فر کیام فر ہے بھائی جان سکل فر ہے بھائی جان سندور وام فر بھائی جان اور کیا بتاائے بھائی جان ا کیا کہتے ہیں بائی جن ایک اور نام ہے روجی ہم بتاتے ہیںج کر کے رجی بس دو منٹ رئیئے ہے بائی جان کیا کہتے ہیں اس کو رکے بھائی جان ہاں زیادہ زیادہ فرا ہےھائی جان زیادہ سب سے زیادہ فرا ہے بھائی جان پتا ہے ہمارے باگوانی میں کتنا کتنا آم پرتا ہے بھائی جان کتنا آم ہے بھائی جان
کتنا آام ہے بھائی جان بتائیے
بھائی جان ہمارے باغوانی میں تو لگ بھگ لگ بھگ پچاسٹو زردہام ہے سوٹ ہو مالدیو آم ہے اور یہ بائیس گو بائشو ہے دالما کا اور اسکول کا تو پانچ ہی ہے بھائی جان اور کیا کہتے کلوا آم کا بھائی جان ہے ستر گو ہے بھائی جان کلوا ستر گو روپے بھائی جان ہمارے ابو جان کا بہت زیادہ باغیچہ ہے بھائی جان باڑا دو بیگھہ میں پھیلا ہوا ہے بھائی جان ہمارے ابو جان کا باغیچہ بھائی جان
بھائی سے آپ کو تک کی جانا ہی نہیں پڑتا و کدھرو آم وم کھے کے لیے بھائی جان باقی جمے سے توڑ کے
ارے بھائی جان خود بھائی جان ہم خود بیچنا چاہتے ہیں بھائی جان کھانے کا تو سوچے ہٹائیے ہی بات ہم تو دوسرے کو دیتے ہیں کھانے کے لیے آئیے نا کبھی ہمارے باغیچہ میں کیلا بھی روکے ہیں بھائی جان کیلا کاتے ہیں کہ نہیں بھائی جان آپ
بہن کھاتے ہیں
ارے بھائی جان ہم تو کیلا کیلا روپیہ آپ کے ہی آپ کے ہی ایسے آدمی کے لیے آپ کے ہی جیسے بھائی جان کے لیے روپے ہیں کہ آئیں گے تو کھائیں گے آئیے نا کبھی
ہاں بھائی جیں جضور آئیں گے ضرور ضرور
بھائی جان آپ کے باہر سے بھی آ رہا ہے آواز بائک نہیں رہا ہے کچھ بج رہا ہے بھائی جان دیکھیے اس کو
بائی جان ہم کر رہے چھاادہ پ چڑائی ہوئے ہے بائی جان چھت کے چھ جا پا چڑھے کے بیٹ رہے ہوئے ہیں بھائی
اچھا بھائی جان چلیے کوئی بات نہیں بھائی جان ہمیں معاف کیجیے آپ سے غلطی ہو گئی بھائی جان اس سے مطلب کیا کہتے ہیںپ چھاجا پکی بیٹھے بھائی جان نیچے بیٹھ جائیے بھائی جان گر جائیے گا پیس سے بھائی جان
بائی جار ادھر نیٹ ورک کا پروبلم نہیں چل رہا ہے اور آواز بھی بہت صاف صاف آ رہا ہے آواز زیادہ آ رہا ہے اس لیے اوپر بیٹھ گئے ہیں سوچے نیچے بیٹھیں گے تو آواز وواز نہیں آتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں مطلب آ وہاں بیٹھتے تو زیادہ نہیں بھ جان فریش رہتا نہیں بھ جان
ہاں بھائی جان نیٹ ورک ادھرے سے پکڑ لیتا ہے بہت جلدی اس لیے
ہ چلیے کوئی بات نہیں بھائی جان چلیے کوئی بات نہیں اسے کہہ رہے بھائی جان آپ کو کھانا بنانے آتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں ہم کو کھانے بنانا آتا ہے بھائی جان
ہوں بھائی جان ویسے کھے میں کون کون کھانا بنا لیتے بھائی جان آپ
بائی چان ہم کھانے میں میٹ بھات بناتے ہیں دال بناتے ہیں بھجیا بنا لیتے ہیں ایک بریانی بنا لیتے ہیں اور مٹن چکن سب بنا لیتے ہیں ہم
ہ اور کچھ نہیں بنا پاتے ہیں بھائی
بھجیا دال بہت چیز بناتے ہیں بھائی جان ہم کو خود بھی نہیں یاد ہے کتنا چیز بناتے ہیں بھائی ہاں بھائی آتا ہے بنانے ہم کو
ہاں بھائی ہم کو تو ابھی مچھلی بنانی ہے نا بھائی جان ہم کو تو ابھی مچھلی بنانے نہیں آتا ہے بھائی جان کیوںکہ ہم مچھلی بنانے کا سیکھتے ہیں تو ہم خود کٹ ٹہلا لیتے مچھلی کا بھائی جان اسی لیے یہی کوشش کرتے ہیں امی جان سے مطلب سیکھ نہیں پاتے ہیں بھائی جان تو سیککھا دیجیے گا بھائی جان ہم کو بھی ہم کو نہیں آتا بنانے بائیان سکھلا دیجیے گا بھائی جان
ہاں بھائی یہ سکھلا دیں گے آپ کو بھی آئیے کبھی ہمارے یہاں ہم آپ کو کھانا بنانا سکھا دیں گے
ج
اور کھانا کیسے بنایا جاتا ہے بنیا بنھیا تڑاکا کیسے کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے مچھی بات چاول دال جتنا بھی ہوتا ہے ہم کو جتنا آتا ہے آپ کو سب سیکھ ل دیں گے بھائی چان
ہاں بائی جان ہم کو بھائی جان بریانی بنانا سیکھنا ہے اور مٹن بریانی چکن بریانی اور ہانڈی بریانی مچھلی بنانا سیکھنا ہے اور کیا کہتے ہیں ایک روٹی بنانا سیکھنا ہے بھائی جان نہیں تو ہم کو سب آتا ہے بھائی جان بوجیا وج بنا لیتے بھائی جان ڈال وول بنا لیتے بھائی جان
ا بھائی جان ٹھیک ہے آپ کو بھی آتا ہے تو سیکھ جائیے گا آپ
ہاں بھائی جان سیکھنے کا تو کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی سیکھنے کا تو کوشش کرتا بھائی مطلب ہاں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی مطلب سیکھ نہیں پاتے ہیں بھائی یہی سوچ ہر ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دو دن تین دن پر امی جان کی طبیعت خراب رہتی ہے نا ار بھ پوجا کام میں چل جاتے بھائی ہم اکیے ہیں گھر پہ بھائی جان امی جان امی جان کی طبیعت خراب رہ جائے گی تو ہم بھائی جائیں
آپ کی نکاح نہیں ہوئی ہے بھائی جان
نہیں بھائی جان ابھی ابو جان تو سوچ رہے تھے مطلب نہیں ہوگی ابھی دو تین سال بعد ہوگی
او بھائی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بھائی جان اور بات کر کے بھی بھائی جان
بھائی جان سنیے نا آپ پوچھے آپ سے آپ کی نکاہح ہوئی ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان ہماری نکاح نہیں ہوئی ابھی تک بھائی جان
ہوں ہاں چلی پھر بات کر کے بہت اچھا لگا ہاں ہمپ آپ سے بھی مل کر بہت اچھا لگا ہماریے طرف سے آپ یہ بول دیجیے گا جی
وعلیکم السلام بھائی جانا اب آپ کے امی اور اپو جان کو وعلیکم السلام بھائی جان